ہلو
نہیں
ہاں ا کیسیی ہو
میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟
میں بھی ٹھیک ہوں تمہیں چھلیے ٹکی پسند ہے
ہاں مجھے پسند ہے میں بناتی ہوں
اچھا، کیسی بناتی ہو
میں سب سے پہلے تو کیا کرو پہلے ایک رات چھولے کو بگا دو اس کے بعد اور صبح جب مطلب بنانا ہو
ہوں تو چ
جی چھولے کو کوکر میں ڈالو اس میں پانی ڈالو نمک ڈالو اور اس کو چار سے پانچی دے دو ہے نا جب تک مطلب صاف نہ ہو جائے انداز تو مل ہی جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک پین لو ایک مطلب پین لو اس میں وہ تیل ڈالو اس میں تھوڑی سی پیاز ڈالو اور پھر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالو اور پھر جب جب تھوڑا سا پیاز تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے ادرک لہسن کے بعد پھر اس میں نا ٹماٹر ڈال دو کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس میں چھولے مسالہ زیرا پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑا سا نمک ڈال دو جس سے مطلب تھوڑا سا ٹماٹر گل جائے اور تھوڑا سا مس اورگر گلجا تو مسالے خوب بھون لو مسالہ بھوننے کے بعد پھر اس میں نا چھولے ڈال دو اور تھوڑا سا پانی ڈال اور اس میں نا دس کچھ چھولوں کو میش کر لو اس کے بعد اس کو دھیمی آنچ میں رکھ کے پانی ڈال کے نمک مر چکھ لو دس منٹ کے لیے چھوڑ دو ہے نا دھیمی آنچ میں پھر اس کے دوسری طرف جب تک وہ ہو رہا ہے دوسری طرف آلو ٹکی مطلب پٹیٹو کی جو پیٹی ہوتی نا وہ تیار کر لو تو اس کے لیے تین چار آلو لے لو بوائل کر لو اس کو میش کر لو اس میں کارن فلاور ڈال لو دو چمچ یا تو بریڈ کرمس بھی ڈال سکتی ہوں میں تو بریڈ کرمس ڈالنا زیادہ پسند کرتی ہوں
اچھا میں زیادہ تر کارن فلاور یوز کرتی ہوں چیزیں
ج ڈ کرم اس کے بعد ایک ایک چمچ اس میں زیرا پاؤڈر ڈالو لال مرچ پاؤڈر ڈالو چاٹ مسالہ نمک ان سب کو اچھے سے اور ٹکی کے شیپ دے دو ہے نا بھی سائڈ میں رکھ دو نا تب تک دیکھ چھولے پک گئے ہوں گے اس کو بند کر دو اور یہ آلو ٹکی بھی ہو گئی تو آلو ٹکی کو بھی فرائی اب فرائی کر لو جیسے کہ ایک دو فرائی کر ل اس کو بھی فرائی کر کے سائڈ میں نکال لو اچھے کرسپی ہو جائیں تو
ہاں
اب اب ہمیں اسمبل کرنا ہے چھولے اور ٹکیا دونوں کو تو سب سے پہلے کیا کریں گے ایک ایک دو ٹکی رکھیں گے پلیٹ میں پول مطلب توڑنا چ ہے اس کے بعد اسی میں گرم گرم جو چھولے ہیں نا اس کی گریوی ڈالیں گے پھولے گریوی ڈالیں گے ہے نا
ہوں
چھولے بھی ڈال دیں گے اس کے اوپر پھر اسی کے اوپر تب دہی جو ہوتا ہے نا نہیں میٹھا دہی مطلب دہی بنا کے رکھے کر ڈال کے تھوڑا سا دہی فٹ سائڈ میں رکھیں اور میٹھی چٹنی بھی بنانی ہے ج املی کی چٹنی ہو گئی چٹنی ہو گئی ہاں پھر اسی کے اوپر چھولے کی دیکھو ٹکیاں رکھی چھولے ڈالے اس کی تھوڑی سی گریوی ڈالی پھر میٹھا دہی ڈالا اسی کے اوپر وہ املی کی چ ڈالی پھر دھنیا کی چٹنی ڈالی اس کے اوپر پھر تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے پیاز ڈال دو تھوڑی سی دھنیا پاؤڈر اور وہ انار دانے ڈال دو انار کھ آے سے بھی بہت اچھھی ٹیسٹ آتا اور سیم جو ہوتی ہے نا بالکل باریک والی وہ ڈال دو اور پھر اور پھر کھا تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے
ہاں
ہاں اچھا تم املی کی چٹنی کیسے بناتی ہو
میںی بھی چیکنگ نارمل پروسیس سے بناتی ہوں
اچھا کوئی گڑ اور نمک مرچ اور ہے نا
ہاں یہی پروسیس سے بناتی ہوں
ہاں املی کی چٹنی بھی سمپل بنا کے اس کے اوپر ڈالو تو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں چھوولے تو ویسے بھی بہت فائدہ تو اس میں پروٹین ہوتا ہے چھولے ٹکی چاٹ تو روڈ سائڈ کتنی ملتی ہے نا وہ ٹی
ہاں اس میں خستہ بھی ڈالو نا تو خستہ بھی اچھا لگتا ہے
ہاں ہاں صحی کہہ رہی ہو ہاں اور ت چھولے پھول بناتی تم چھولے سے کچھ بناتی ہو
ہمیں چھولے بٹورے بھی اچھے لگتے ہیں چھولے کلچے بھی اچھے لگتے ہیں چھولے میں تو تھوڑا مطلب ایسا گریوی والا میں چھولے بھٹورے جیسے چھولے نارمل پروسیس سے ہی بناتی ہوں زیادہ ایکسپینس چیزیں نہیں ڈالتے بس ا اس میں کیا ہے نا کاٹ لیتی ہوں چنے ابالتے ابالنے کے پہ نا پٹلی میں کاٹن کی پوٹلی میں لے دو کاٹن کی پوٹلی میں چائے کی پتی تھوڑی سی ڈال کے کوکر میں ڈال دو نہیں تو پھر چھنی آتی ہے لاک والی اس میں چاننی میں چائے کی پتی تھوڑی سی ڈال کے وہ ڈال دو میں اس میں چلوں میں تھوڑا سا پلس پوائنٹ یہ کرتی ہوں کہ اس میں تھوڑا پروٹین ہمارا رہ جاتا ہے ان کیا نا بھگا دیا پھر اس کا پانی پھینک دیا وہ پروٹین چلے گیا پھر ادھر وہ لے کر آؤ کیا بولتے ہیں بوائلڈ کرتے ہوئے پانی جو آتا ہے وہ پھنک جاتا اس کا بھی بچا کچھا پروٹین چل گیا تو میں ایا س گ میں چنے کو دھو لیتی ہوں دھونے کے بعد پینے والے پانی میں بھگا دیتے ہیں پھر جب ابالتے ہیں تو وہی والے پانی میں نمک ڈال کے اور جو بھی ڈالنا ہے ابالتے ٹائم تیز پتہ ڈال دیتے ہیں یہ سب چیزیں ڈال کے نمک ڈال کے سوڈا تھوڑا سا ڈال دو نا تو تو جلدی گل جاتے ہیں چانک بڑے والے چھولے کے ہاں تھوڑا سا سوڈا ڈال دو تو ایک دو ویسن میں اچھے سے گل جاتے ہیں پھر ادھر اس اس کی گریوی بنا لیتے ہیں ہم اور وہ چھنی سے ہٹانا بھی نہیں پڑتا چائے کی پتی کو نہیں پتلی میں کیا ہے نا کبھی کبھی کھل جاتے ہیں تو پورے میں پتی پتی ہو جاتی ہے بس اس کی گریوی سائڈ میں بنا لو پیاز ڈالو کیا بولتے ہیں پیاز ایک دم باریک باریک چوپٹ کرو اس میں کیا بولتے ہیں تیز پتتا ڈالو بڑی الائچی ڈالو اور ہری الائچی بھی کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں اسی میں ٹماٹر ڈال دیے ہاں ٹماٹر ڈال کے ہلدی مر نمک چاٹ مسالا چھولا مسالہ یہ سب ڈال کے پھر خب اچھے سے بنائی کر لو پھر اس میں آپ نے چھولے جو بوائل کر کے رکھے ہیں وہی پانی کے ساتھ پورے نا نہیں تو پروٹین نہیں ملتا ابل کے بھیگ کے نکل گیا ابل کے نکل گیا کچھ نہیں بنتا بھوسا ہی بستا ہے تو میں نہیں پھینکتی اسی کے پانی کو پورے چھوولے میں ڈال کے پھر اچھے سے چیک کر لو نمک مرچ چیک کر لو پھر ویسے بھٹورے کے لیے پھر ایک لوڈ وڈو بناات تھا مطلب لوڈ ان د سینس مطلب تھک ڈو نہیں بنتا جیسے روٹی پوڑی کلچے کا ڈو بنتا ہے نا کلچے کا بھی ڈ ہم بھٹورے کے ڈو جیسا ایک دم پتلا سا ملائم ملم سا بناتے ہیں ایک دم گیلا گیلا سا اس میں تھوڑا سا سا روا ڈال دو میدے میں تھوڑا سا روا ڈال دو میون کے لیے تھوڑا سا تیل ڈال دو نمک ڈال دو بیکنگ سوڈا بیکنگ پاؤڈر ڈال دو دہی ڈال دو تھوڑی سی شک کر ڈال دو بالکل تھوڑی سی شکٹ پاؤڈر فام میں ڈالو شکر کو پیس کے پھر ڈالو پھر اس کو ہے نا تین چار گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دو اگر انسٹینٹ ایسٹ ڈال رہے ہیں آپ تو پندرہ بیس منٹ میں پھول جائیں گے نہیں تو اگر آپ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاؤڈر ڈال رہے ہیں تو تین چار گھنٹے کے ریسٹ اس کے لیے آپ چھوڑو
اچھا
پھر وہ خمیر اٹھ جاتا ہے تو اتنا گیلا ہوتا ہے کہ آپ کو ہے نا ہاتھ سے ہی بڑانا پڑتا ہے آئل لگا لو پلیٹ فارم پہ یا پھر چکلی جس پہ آپ نے رکھتی وہ روٹی روٹی بناتی جس پہ اس پہ ہاتھ سے پھیلا پھیلا کے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اس کو سائز اور اس کا جو سائڈ کی باؤنڈری ہوتی ہے اس کا بہت دھیان دینا پڑتا ہے اپن کو کہ وہ مطلب کہ سائڈ سے موٹے نہیں ہوں اور بیچ سے پتلے نہیں ہوں اول شیپ آنا چاہیے اس کا
ہاں
تو ہاتھ سے دبا دبا کے بنا اور جب تیل اچھا تیز ہو جائے کہ بہت تیز ہو گیا ہے تیل کھول گیا تو سم کر دو اور تبھی بھٹورا ڈال دو تو اس سے بھٹورا پھولتا ہے نہیں تو بھٹرو پھولتا نہیں ہے وہ کہیں سے چڑمڑا جاتا آدھا پھولتا ہے آدھا نہیں بولتا اگر بھورا کو فلانا ہے تو کھولتے تیل میں آج سم گرد ہو خول گ آج سم کر کے بھٹورا اسی میں اتار دو اور سائڈ سائڈ سے دبا دبا کے دباتے رہو نا تو وہ پھول جاتے ہیں بھٹورے تو کیا ہے نا پھولے میں بٹورے اچھے لگتے اوپر کی لیئر کھاؤ پہلے پھر اس کا نیچے کا بیس کھاؤ مجھے تو ویسے ہی پسند ہے میں جب بھٹورا بناتی ہوں تم پھولے ہوئے بھٹورے پہلے میں بھی ہے نا بھٹورے کو بیل کے بناتی تھی پھر میری ایک نیبر ہے انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ تم بھٹورا ایسا بنا کر انہوں نے ٹرائل بھی دکھایا تھا گھر آ کر میری ہیلپ کری تھی بنانے میں تو میں نے بنائے بھی تھے وہ بہت پیارے اس دن سے میں بھٹورے ہمیشہ ایک دم گیلا آٹا ایک دم ہی گیلا آٹا ہوتا ہے کہ ہاتھ سےب چپکتا ہے وہ آٹا اتنا گیلا ہوتا ہے
اچھا ہاں ویسے بھی بٹ چھولے بھٹورے تو روڈ سائڈ بھی کتنے ملتے ہیں
ہاں اچھے لگتے ہیں چھولے بٹورے تو میرے ڈش میری فیوریٹ ہے ویکینڈ پہ میں کچھ کھؤں چاہے نہیں کھاؤں
کالی مرچ تلی ہوئی یا تھوڑا سا چار پیاز نیند
اچار نیمبو کا اچار رکھ اچھا لگتا
اچھا ڈالتی ہے چھو دیں گے
نہیں بھٹورے کے ساتھ اگر چھولے بھٹورے بناتے ہیں تو اگلی نہیں ڈالتے لیکن ہاں چھولے ٹکی ہوا چھولے خستہ چھولے ایسا کچھ بناتے ہیں نا تو اس میں املی کی چٹنی چٹارتے املی کی چٹنی میں سونٹ ہے لال مرچ کا پاؤڈر ہے پھر وہ چلی فلیکس بھی آ ڈال سکتے ہو ہگ بھی
اچا چھوولے کیب بھی سیلیڈ بھی بنتا ا ہے وہ بھی بہت ٹیٹیتا ہے چھولے کا سیلیڈ ہوتا ہے جن کو ویٹ لوس کرنا ہوتا ہے وہ لوگ کھاتے ہیں وہ بھی ملب ٹیسٹی ہوتا ہے
اچھا کیسے ہوتا ہے وہ
پہلے تو کیا چھولی سے بھیگی ہوئی ت توھولے اس کو پریشر کوک کر لو مطلب نمک ڈال کے تھوا سا سافٹ ہو جائےا اس کے بعد اس کو کیا کرو پہلے پیاز کاٹ لو کا ٹماٹر باری کاٹ لو اب کیا بولتے ہیں کوکمبر کاٹ لو اور وہ کیپسکم کاٹ لو
اچھا ہاں ہاں
باریک باری یہ سب کاٹ لو ایک بول میں بول لیمن جوس اور یہ مطلب ا سبزیوں کے ساتھ لیمن جوس چاٹ مسالحہ روسٹیڈ چومن پا کالی مرچ اور نمک یہ ڈال لو ان سب کے ساتھ اورفھر مطلب اور پھر اس کے بعد اسی میں وہ چھولے بھی ڈالو ان ویجیٹیبلس کے ساتھ اور یہ مسالوں کے ساتھ پاؤڈر مسالوں کے ساتھ چھولے بھی چھولے کا پانی نہیں ڈالنا ص چھولےھولے ہوئے اس بعد پھر اس میں دنیا پ تتی ڈالو اور سب چیزیں ٹاس کر اچ ہاں اور پھر اس کو سرو کر لو وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے
ہاں اچھا لگتا ہے کھانے میں چلو ٹھیک نا
ہ چلو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے